ہلو
گڈ مارننگ کیسے ہو آپ
میں اچھا ہ گڈ مارننگ آپ کیسے ہو
میں بھی بڑیا آپ بتاؤ موہن جی آپ کیسے ہو ارے موہن بہت دن بعد ملنا ہوا کیسا چل رہا ہے سب
سب بڑھیا ہے تم بتاؤ شہر سے کب آئے
کل ہی آیا ہوں جیسی ہی گاؤں میں قدم رکھا من خوش ہو گیا شیر میں سب کچھ لیکن گاؤں جیسی شانتی نہیں
بالکل ہی کہ گاؤں کی صبح ہی الگ کچھ الگ ہوتی ہے پکشیوں کی ہوااز تازی ہوا اور کھیتوں کی ہریالی من کو سک کون دیتی ہے
ہاں آج صبح میں کھیتوں کی طرف گیا تھا گیہوں کی فصل دیکھ کر بچپن کی یاد آ گئی ہم دونوں اسکول جاتے سمے کھیت کے بیچ سے ہو کر جاتے تھے
کیسے بھول سکتا ہوں اس پل کو کبھی کبھی تو راستے میں آم کے باغ میں بھی رک جاتے تھے پھر دیر ہونے پر ماسٹر جی کی ڈانٹ بھی سننی پڑتی تھی
ہنستے ہوئے ھیکاں میرے گاؤں کا اسکول چھوٹے بھلے ہی چھوٹا تھا لیکن وہیں سے ہم نے بہت کچھ سیکھا
اور اسکول کے پیچھے والے بڑے میدان یاد ہے وہاں شام کو پورا گاؤں کرکٹ کھیلتا تھا
ہاں ہاں بالکل یاد ہے جب گد کی کسی کے کھیت میں چلی جاتی تھی تو اسے ڈھونڈنے میں آدھا گھنٹہ لگ جاتا تھا
اب تو گاؤں میں بہت بدلاؤ آیا ہے پہلے کچی سڑکیں تھیں اب پکی بن چکی ہے
ہاں سرکار نے
صحی کہا پہلے تو گھنٹوں گھنٹوں بجلی نہیں آتی تھی اب زیادہ تر سمے بجلی رہتی ہے
ہ گاؤں میں اور کیا بدلاؤ ہاں
اب کئی لوگوں نےد آدنیک کھیتی شروع کر دی ہے نئے کرشی اپکرن آ چکے ہیں کسان بھی نئی تیکنیک سیکھ رہے ہیں
ٹیکنیکل آگے پروت کرتے جا رہے ہیں یہ تو بہت اچھی بات ہے کھیتی میں تکنیک کا اپیوگ ہوا تو اتپادن بھی بڑھے گا
بالکل لیکن کچھ سمسیایں ابھی بھی ہے یواؤں کے لیے روزگار کا اوسر کم ہے اس لیے کئی لوگ شہر چلے گئے ہیں
اچھا ہاں مہلاں کے لیے گاؤں میں نوکری نہیں پاتے کیونکہ کھیتی ہی کرتی ہیں یہ
یہ بات صحیح ہے اگر گاؤں میں د چھوٹے رشہ پڑے تو لوگوں کا باہر نہیں جانا پڑے گا گاؤں میں بھی تھوڑا بہت کام ہو کو بس م ہو تو کر کے اچھا وہ کر سکتے ہیں ویسے ہمارے گاؤں کی سب سے اچھی بات کیا لگتی ہے تمہیں
مجھے ا تمہارے گاؤں کی سب سے اچھی بات یہ لگتی ہے کہ لگوں کا آپسی پرریم اور سہیوگ سب سے اچھا لگتا ہے کسی کے گھر کوئی پریشانی ہو تو پورا گاؤں مدد کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے
یہ تو ہے شہروں میں پڑوسی بھی ایک دوسرے کو نہیں جانتے لیکن گاؤں میں ہر ویکتی ت ایک دوسے
بالکل بالکل اور ہمارا گونکت اور ہولی دیوالی تیج گڑ گوڑ سب مل کر مناتے ہیں
ہاں تیواروں کے سمے گاؤں کی رونق دیکھنے لائق ہوتی ہے ہر گھر سجتا ہے اور لوگ ایک دوسرے کے یہاں جاتے ہیں
ہاں یہ تو
شہروں میں پڑوسی بھی ایک دوسرے کو نہیں جانتے لیک کن گاؤں میں ویکتی ایک دوسرے کو جڑا رہتے ہیں
مجھے تو گاؤں کا میلہ بھی بہت یاد آتا ہے
وہی میلہ جس میں ہم گھومتے تھے اور سفر کرتے تھے اور اسکول ٹائم پہ ہم وہاں جاتے تھے
ہاں وہی میلہ اچھا اگلی بار میں میلے کے سمیں میں ہی آنے کی کوشش کروں گا
ہاں کیونکہ میلے کے ٹائم میں بہت اچھا ماحول رہتا
رہتا ہے وہاں کا ہاں ہاں دیکھو پہلے کی تلنا میں کافی صاف لگ رہا ہے
میلا بھی ابھی ابھی پہلے جیسا نہیں لگتا اس بار جھولے اور نئی دکانیں بھی آ گئی تیں بچوں نے خوب آنند لیا
اچھا لگا اس بار میلے کے سمیں ہی آنے کی کوشش کروں گا
اچھا اگلی بار میلے کے سمے آنے کی کوشش آپ کرو گے تو میلہ کس سمے لگے گا اب کی بار آپ مجھے بتاؤ گے
میلہ ابھی ستمبر اگست یا ستمبر میں لگتا ہے ابھی میلہ تو
پہلی پہلے کی تلنا میں اب گاؤں کے لوگ صاف صفائی میں بھی کافی اچھا دھیان رکھ رہے ہیں
ہاں پہلے تو کچھ بھی کچرا کچپ بھی پھڑا رہتا تھا ابھی تو ٹھیک ٹھاک ہے تھوڑا
گاؤں میں پہلے کی صاف ویوستھا ٹیکنالوجی بچوں کی پڑھنے کی وششتا اسکول کالج سڑک اینڈ ہاسپٹل بہت ساری چیز میں نے دیکھا کہ گاؤں میں اچھی فیسلٹی بڑھ گئی ہیں
ہمم۔ وہ گرام پن پنچایت نے بھی صفائی ابھیان چلایا ہے اب لوگ کی سوچھتا کے پرتی جاگروک ہوگا یہ
یہ سب کب ہوا
ابھی تھوڑے دنوں پہلے
اچھا تو گاؤں میں جو لوگ ہیں اب ان میں آپس میں پریم رہتا ہے یا انہوں نے پرریم ختم کر دیا سب کچھ
ابھی بہت پریم سے رہتے ہیں گاؤں کے لوگ سارے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کرتا آپس میں بھائی بھائی کی طرح رہتے ہے
جیسے میں
ہاں
اور گاؤں میں یہ بہت بچوں کی پڑھائی کیسی چل رہی ہے اب بچوں کی پڑھائی کے پرتی کافی جاگرک کی چھا تر بڑے شہر میں جا کر اچھی شا پراپت کر رہے ہیں میں نے سننے میں آیا ہے میرے کو یہ
ہاں گاؤں میں ٹویلتھ تک اسکول ہے تو وہاں تک تو وہ گاؤں میں پڑھ لیتے ہیں پھر شہر سائڈ میں جاتے ہیں ادھر جا کے پڑھتے پھر آگےے آگے کے لیے باقی پڑھائی تو اچھی چل رہی ہے گاؤں میں تو
مجھے بھی لگتا ہے کہ ہمیں گاؤں کے لئے کچھ کرنا چاہیے
ہممم
ہاں ہم بچوں کے لیے پستکالیہ کریں مارگ درشن کار کررم شروع کر سکتے ہیں آپ کا کیا وچار ہے
بہت اچھا وچار ہے اس سے گاؤں کے یواؤں کو آگے بڑھنے میں مدد ملے گی
اور کھیل کود کی سوھدا بھی بڑھانی ہوگی
ہاں صحیح کہا کھیل ب بچوں کے شارییرک اور مانسک وکا کے کے لیے ضروری ہوتا ہے اور آج کل کھیل بھی نیشنل لیول پہ نیشنل لیول تک ہوتے ہیں تو اس سے بھی بچوں کا بھشیہ کافی حد تک سدھر سکتا ہے تین
کچھ بھی کہو موہن کچھ ملاوا ہمارا گاؤں بھل ہی چ چھوٹا ہے لیکن اس کی اپنی پہچان خوبصورتی ہ
ہاں بالکل گاؤں صرف صرف رہنے کی جگہ نہیں بلکہ ہماری جڑیں ہے یہاں کی مٹی لوگ اور یادیں ہمیشہ دل میں رہتی ہے
صحیح کہا دوست چاہے ہم کہیں بھی چلے جائیں اپنے گاؤں کی کمی کبھی بھی نہیں بھول پاتے
بالکل یہاں ایک سچے گاؤں والے کی پہچان ہے
چلو اب شام ہو رہی ہے کھیتوں کی طرف گھومنے چلتے ہیں
ہاں چلو چلتے ہیں وہیں بیٹھ کر گاؤں کی پرانی یادوں پر اور باتیں کریں گے
ا تو گاؤں میں جو بچے پڑھتے تھے وہ کچھ انجینئر ڈاکٹر باہر جا کے بنے یا نہیں بنے
ابھی آدھے تو پڑھائی ہی کر رہے ہیں اور آدھے بن چکے ہیں
دیکھو اتنا اچھاچار ہمارے گاؤں کا ٹیکنالوجی دو ہزار میں کہاں تھا اور آج دو ہزار چھبیس میں ہمارے گاؤں کے بچے باہر جا کے پڑھ رہے کبھی ہم نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ہمارا گاؤں کے بچے بھی گاؤں سے پڑھ کر باہر
آئی ایس آئی پ ای بنی ہے آج سشانت جو ہے وہ بہار میں آئی اے ایس آفسر بنا ہوا ہے ہاں
اور آپ بھی اسی گاؤں سے رہے کر انڈین آرمی کی تیاری کر رہے ہو اور میں بھی دللی میں بزنس مین کے تیار کر رہا ہوں دیکھا نا ایک چھوٹے سے گاؤں سے اٹ کے ہم کتنی دور الگ الگ ہو گئے
یہ جو اب آپ شہر دیکھ رہے ہو وہ بھی کبھی گاؤں ہی تھے
بالکل یہ بھی کبھی ایک گاؤں بستے تھے یہاں پہ پینے کا پانی نہیں رہتا تھا اور آج دیکھو اتنی ٹیکنالوجی بڑھ گئی بندے کہاں سے کہاں جا رہے
ہاں
تو اس سے ہمیں یہ سیکھنے بھی ملتا ہے کہ ہمیں آپس میں مل کر ایک جٹ رہنا چاہیے پیار محبت نہیں چاہیے چاہے کوئی بڑا آدمی کتنا ہی بن جائے لیکن جو اپنا استاد ہوتا ہے اس کے آگے ہم کبھی اپنا اپنے آپ کو بڑھاوا نہیں دے سکتے تو اس لیے اس گانے سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے ہمیں اپنے استاد کی چاہے ہم کتنا بھی کام ہو جائے ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے ان کے ساتھ سب ب کرنا چاہیے انہیں ہمیں کبھی بھولنا نہیں چاہیے آج ان کی وجہ سے ہی جو ہم تک پہنچے ہیں ایک وہی ہیں جو ہمارے ماں باپ کے بعد دوسرا سہارا بنے اور ہمیں اچھی شکھا دی اچھا ڈسکشن دیا اچھا سمجھایا اچھا پڑھایا آج ان کی وجہ سے ہم اتنا کچھ بن پائے آج کل کے بچے شککوں کو اتنی مبتا نہیں دیتے ان کو کو پاگل سمجھتے ہیں تو اس لیے ہم اس کہانی سے یہی سیکھ ملتی ہے کہ ہمیں اپنے شکشک کی اپنے گرو کا آتم سمان کرنا چاہیے چلو موہن ملتے ہیں گاؤں میں کھیت میں اوکے
اوکے